السلام وعلیکم کیسے ہو بہت دنوں سے تم سے بات نہیں ہوئی تھی تو سوچا آج خود ہی فون کر لوں سب خیریت ہے نا تمہارے گھر میں ہ
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے تم س ناؤ تم کیسی ہو ہاں یہ بات تو ہماری ا بالکل ا سچ ہے کافی عرصہ بیت گیا ہماری ٹھیک سے بات نہیں ہو سکی آج تمہاری آواز سن کر دل واقعی بہت خوش ہو گیا ہے
میں بھی بالکل خیر و آفیت سے ہوں بس روز مرہ کے گھر روزمرہ کے گاس پھوس اور گھر کے کاموں میں ایسی الجھی رہتی ہوں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا لیکن آج جب بیٹھ کر پرانی باتیں سوچ رہی تھی تو تمہاری یاد آئی مجھے احساس ہوا کہ ہم اپنے نئے رشتے اور مصروفیت میں اتنے غم گم ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری پرانی اور سچائی پر مبنی رشتے ہے انہیں کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں
تم نے بالکل پتے کی بات کی ہے آج کل اس بھاگ دوڑ ا بھری زندگی میں سبھی لوگ اپنے آپ میں اتنے مگن ہیں کہ کسی کے پاس دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں بچا ہے رشتے داری کی اہمیت تو جیسے لوگ بولتے ہی جا رہے ہیں سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اپنا اور ا اپنا گھر اور اپنی ذات ہی سب کچھ ہے جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے ہمارے دین اور ہماری تہذیب میں رشتوں کو جو جوڑ کر ا رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم رشتتے داری تو ایک ایسا خو بصورت بندھن ہے جو انسان کو اکیلا پن سے پچاتا ہے جب انسان پر ک کوئی مشکل وقت آتا ہے یہ جب خوشی کا کوئی موقع ہو تا ہے تو سب سے پہلے ہمارے رشتے دار ہی ہماری آس پاس کھڑے ہوتے ہیں اگر ہم ان سے دوری اختیار کر لیں گے تو آخر میں ہم اکیلے ہی رہ جائیں گے مجھے تو لگتا ہے رشتے رشت وں کو نبھانا ایک عبادت کی طرح ہے
ہاں بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رشتتے داری نبھانا ایک نیکی کا کام ہے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے رشتے داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا ان سے تعلق توڑتا ہے اس کی زندگی سے بر کت ختم ہو جا تی ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زمین کے جھگڑوں پر یا پھر انا کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے اور بہنیں ا ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتی یہ سب دیکھ کر دل واقعی بہت دکھتا ہے
سچ کہا تم نے کہ آنا اور تکبر ہی تو ہے جو رشتوں کے دمک کی طرح چھاٹ چاٹ جاتے ہیں لوگ یہ بھول جاتے ہے کہ انسان فانی ہے اور یہ دنیا فانی ہے آج ہم ہے کل نہیں ہوں گے پھر اسی مٹی کے پتلے میں اتنا غرور کس بات کا آج کسی رشتہ دار سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں در گزر سے کام لینا چاہیے معاف کر دینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا رتبہ اور برھ جاتا ہے
تمہاری اس بات میں سچ اتفاق ہے کرتی ہوں میں درگزر کرنا ہی رشتوں کو بچانے ہر کوئی اپنی بات پر اڑا رہے گا اور کہے گا کے پہلے سامنے والے والا جھکے تو پھر فاصلے کبھی کم نہیں ہوں گے بلکہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے ہمیں چاہیے کہ اگر دوسری طرف سے تھوڑی بے رکھی بھی دکھائی دے تو ہم خود آگے بڑھ کر تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اس میں ہی ہماری بھلائی ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے اور ایک اور بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ صرف مطلب کے لیئے رشتے رکھتے ہیں جب تک کسی سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو تب تک تو اس سے بہت گہرا تعلق رکھ رکھا جاتا ہے اس کی تعریفیں کی جاتی ہے لیکن جیسے ہی اس کا وقت بدلتا یا اس کی ضرورت ختم ہوتی لوگ پیٹ پھیر لیتے ہیں یہ رشتتے داری نہیں یہ تو ایک قسم کی تجارت ہے جو جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے
واہ تم نے تو بہت ہی گہری اور سچی بات کہی ہے یہ واقعی ایک المیہ ہے کہ ہم نے رشتوں کو بھی اب نفع و نقصان کے ترازوں میں تولنا شروع کر دیا ہے سچی رشتے داری تو وہ ہوتی ہے جو بےلوس ہو ہو جس میں کسی قسم کی کوئی امید یا لالچ چھپی ہوئی نہ ہو ہمیں اپنے آ غریب یا کمزور رشتتے داروں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آ انہیں ہماری توجہ اور مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن افسوس آج کل لوگ امیر رشتتے داروں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور غریبوں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں
تم نے میرے دل کی آواز زبان پر لے آئی ہو یہ امیر اور غریب کا فرق جو ہم نے رشتوں میں پیدا کر دیا ہے اس نے ہمارا معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے جب کسی امیر کے گھر کوئی تقریب ہوتی ہے تو سبھی رشتتے دار بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں انہیں قیمتی تحفے دیتے ہیں مگر جب کسی غریب رشتے دار کے گھر کوئی پریشانی آتی ہے یا ان کی بچوں کی شادی ہوتی ہے تو سب بہانے بنانے لگتے ہیں یہ روایا بالکل غلط ہے اور اس سے دل ٹوٹتے ہیں
بالکل صحیح اور جب دل ٹوٹتے ہیں تو پھر انہیں جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رشتتے دار ہماری دال ہوتے ہیں جب آ دنیا ہمارے خلاف ہوتی ہے تو یہی رشتے دار ہوتے ہیں جو ہماری پشت پر کھڑے ہوتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہمارے بچپن میں کوئی بھی تہوار ہوتا تھا تو پورا خاندان ایک جگہ جمع ہوتا تھا آ وہ دادی کے گھر کی رونق سب چاچا تایا پھوپھیا کا ایک ساتھ بیٹھنا کھانا پینا اور باتیں کرنا وہ وقت کتنا خوبصورت تھا
او ہو تم نے تو بچپن کی یادیں تازہ کر کے مجھے رلا ہی دیا واقعی وہ دن کتنے سچائی سے بھرے تھے دادی کے گھر کا وہ دلہن دلہن جہاں سب بچہ بچے ایک ساتھ کھیلتے تھے اور بڑوں کی باتیں سنتے تھے اس وقت نہ تو کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب سب بس ایک ہی پریوار کا حصہ تھے آج کل کے بچے تو اپنے اپنے سگے چاچا یا خالہ کے بچوں کو بھی ٹھیک سے نہیں پہچانتے کیونکہ آنا جانا ہی ختم ہو گیا ہے اب تو بس سال میں ایک آد ایک آد بار کسی شادی پر ملاقات ہوتی ہے وہ بھی بس تھوڑی دیر کی رسمی سلام دعا ہو ہوتی ہے
ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ نئے دور کے آلات بھی ہیں لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے اپنے اپنے فون میں مگن رہتے ہیں کسی کو دوسروں کے حال آ احوال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہم نے سوچا تھا کہ ان حالات آان حالات سے آ فاصلے کم ہونگے لیکن انہوں نے تو دل کے آ فاصلوں کو اور بڑھا دیا ہے لوگ بھیج دیتے ہیں ایک پیغام خوشی کا یا غم کا اور سمجھتے ہیں انہیں کہ انہوں نے آ اپنا فرض پورا کر دیا
تم نے بھی بالکل ٹھیک کہا ایک سراسری سا پیغام بھیج دینے سے رشتے داری کا فرض ادا نہیں ہوتا جب تک آپ خود کسی کے گھر نہ جائیں ان کے دکھ سکھ میں شریک نہ ہو ان کا ہاتھ نہ تھامیں تب تک دلوں میں وہ گرمی اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی جو ایک رشتے کی جان ہوتی ہے ہمیں اس رواج کو بڑھانا امم بدلنا ہوگا ہمیں خود وقت نکالنا ہوگا چاہے ہم کتنے بھی مصری مصروف کیوں نہ ہو
بالکل اور اس آ شروعات آ ہمیں اپنے آپ سے کرنی ہو ہوں گی ہم اکثر دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ فلاں رشتےدار نے ہم سے رابط بطہ نہیں کیا یا وہ ہماری خوشی میں نہیں آیا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہم نے خود ان کے لیے وقت نکالا تھا اگر ہم خود پہل کریں گے تو دوسری طرف سے کا بھی یقینا صحیح جواب آئے گا محبت ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے امم بچتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں
تمہاری یہ بات سن کر مجھے ایک سبق ملا ہے میں اب سے یہ کوشش کروں گی کہ ہر ہفتے کم از کم ایک ایسے رشتے دار کو فون کروں یا اس کے گھر جاؤں جس سے کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی اس طرح سے ہم آہست آہستہ آہستہ اپنے خاندان کے سبھی لوگوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے قریب لا سکتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ ان کے رشتے دار کون ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے
یہ تو بہت ہی عمدہ خیال ہے میں بھی تمہارے اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں میں بھی آج ہی سے یہ نیم بناؤں گی کہ اپنے خاندان کے ان لوگوں سے رابطہ قائم کروں جو مصروفیات کی دھند میں کہیں کھو گئے ہیں جب ہمارے بچے ہمیں اپنے رشتتے داروں کی عزت کرتے اور ان سے محبت کرتے دیکھیں گے تو وہ بھی بڑے ہو کر یہی سیکھیں گے کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھ تے ہیں نہ کہ جو انہیں سکھایا جاتا ہے
ہاں تربیت ہی سب سے بڑی چیز ہے اگر ہم انہیں بچپن سے ہی رش تے داری کے ادب اور ان کی اہمیت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو وہ آگے چل کر بالکل تناہ ہو جائیں گے ایک اکیلا شخص ہوا کی ایک جھونکنے سے بھی گر جاتا ہے لیکن جب ایک پورا پریوار ساتھ کھڑا ہو تو کوئی بڑی سے بڑی آفت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی خاندان ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جتنی گہری ہوگی اس کی شاخیں اتنی ہی مضبوط اور پھلدار ہوگی
سبحان اللہ کتنی خوبصورت مثال دی تم نے واقعی خاندان ایک درخت کی مانند ہی ہے اور ہمارے بزرگ اس درخت کی جڑیں ہیں ہمیں اپنے بزرگوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے ان کے پاس بیٹھ کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھ انا چاہیے جب بزرگ گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی دوائیاں دعائیں پورے پریوار کے لیے ایک حفاظتی ڈال کا کام کرتی ہیں لیکن آج کل لوگ انہیں بوج سمجھنے لگتے ہیں جو کہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے چلو تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ